ہیلو
جی السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
بڑھیا آپ بتائیے
ٹھیک ہے ویسے میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا ہماری لائف ویسے ہی چل رہی ہے جیسے ہم نے کالج کے ٹائم پر سوچا تھا مطلب سب کے سب کے گولس اور اب کی رئلٹی میں کتنا فرق ہے نا
ہمم انگلش کم یوز کرو بھائی زمین آسمان کا فرق ہے مطلب کالج میں لگتا تھا کہ پچیس چھبیس سال کی عمر تک آتے آتے لائف بالکل مطلب ایک دم صحیح ہو جائے گی اپنی ایک بڑی سے بڑی مطلب گاڑی ہوگی ہر سال مطلب باہر کی ٹرپس کریں گے اور اب مطلب مطلب سنڈے کو بنا الارام سے سونا مطلب سونا ہی سب سے بڑا وہ ہوتا ہے یار
سچ میں یار تب لگتا تھا کہ پھر ا باہر کی لائف کتنی کول ہوگی اور بلیزر پہن کر آفس جا جانا ہاتھوں میں ہاتھوں میں کاپی کاپی کا مگ ہونا اور اب سمجھ آتا ہے کہ اس کافی مگ کے پیچھے کتنا کام کا پریشر اور اور ڈیڈ لائنس ہوتی ہے کبھی کبھی تو من کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ سر کہیں پہاڑوں پر ایک ایک چھوٹا سا کیفے کھول لو
ہمم کیفے کھولنے کا خیال تو آج کل ہر دوسرے انسان کو آ رہا ہے پر سچ بتاؤ تو وہاں مطلب بہت زیادہ مطلب وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر کی یہ بھی کھول رہ ہے تو میں بھی کھول لوں گا ویسے گولس کی بات سے یاد آیا تم نے نئے سال پر جو ہیلتھ اور فٹنس کا مطلب وہ لیا تھا نئے سال پہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے تم تو کہہ رہی تھی کہ صبح چھ بجے اٹھ کر مطلب پارک میں رننگ کریں گے یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے تو اب کیا ہو گیا
پلیز یار صبح چھ بجے کی بات تو مت ہی کرو اس وقت اتنی گہری نیند آتی ہے کہ الارم کب بچ جاتا ہے اور میں میں او میں میں اسے تب کب بند کر دیتی ہوں مجھے خود پتا نہیں چلتا میں نے وہ ریجولیشن صرف دو دن چلا تیسرے دن اتنی ٹھنڈ تھی کہ میں نے کمبل سے باہر باہر پیر نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی
تمہارا تو یار پھر بھی مطلب دو دن چلا میرا تو جم کا سبسکرپشن ہی ویسٹ ہو گیا تھا میں نے پورے چھ مہینے کی فیس ایک ساھ مطلب ایڈوانس دے دی تھی تاکہ پیسے ڈوبنے سے مطلب ڈر سے روز جم جاؤں گا خیر یار کیا بتاؤں پر ہوا اس کا الٹا ہی میں پورے مہینے میں صرف چار دن گیا ٹرینر بھی اب مجھے دیکھ کر ہنستا ہے
یہی دقت ہے آج کل ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ہم ف فزیکلی کم اور مینٹلی زیادہ تھک جاتے ہیں دن بھر لپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے او بینک او بینک پین ہوتے او مطلب بیک پین ہوتے لگتا ہے اور کبھی سوچتی ہوں کہ پرانی جنریشن کے لوگ کتنے ایکٹو رہتے تھے انہیں جم جان کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی خود ہی وہ اپنا سارا کام کرتے تھے
بہت کرتے تھے پہلے یار مطلب سہی تھا روٹین مطلب پہلے کے لوگ بہت ہی مطلب فٹ رہتے تھے بالکل کیونکہ وہ مطلب لوگ پیدل بہت چلتے تھے اور گھر کا کھانا کھاتے تھے ہمارا کیا ہے ذرا سا کچھ کھانے کا من ہوا فون نکالا اور ایپ سے آڈر کر دیا پندرہ منٹ میں گھر کے دروازے پر آ گیا مت پر جو پہلے کی مطلب اور اب کی جو کمفرٹ مطلب تو دیا ہے پر ساتھ ہی ساتھ مطلب آلسیی بھی بنا دیا ہے
صحی بات ویسے ٹیکنالوجی کے نقصان تو ہے پر فائدے بھی بہت ہیں سوچو اگر آج انٹرنیٹ نہ ہوتا تو لاک ڈاؤن کے ٹائم پر یا ورک فرام ہوم کا ہمارا کیا حال ہوتا ہم تو گھر بیٹھے بیٹھے پاگل ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کم سے کم دور بیٹھے دوستوں اور فیملی سے کانٹیکٹ تو کر پا رہے ہیں
ہاں یار مطلب کنیکٹیڈ تو رہتے ہیں پر کئی بار تو یہ سوشل میڈیا بہت فیک بھی لگنے لگتا ہے لوگ ریلس اور فوٹوز میں مطلب اپنی لائف تو اتنا پرفیکٹ دکھاتے ہیں سامنے والے کو اپنی نارمل لائف بورنگ لگنے لگتی ہے اسی مطلب میں ہم نہ شاید کیا بتاؤں بڑی سمسیا ہے آج کل کی زندگی میں
بالکل صحیح کہا لوگ صرف اپنی لائف کے اچھے شیئر کرتے ہیں کوئی اپنی پرابلم یا اسٹرگل تھوڑے ہی پوسٹ کرتا ہے اس لیے میں میں اب سوشل میڈیا پر لوگوں کی پوسٹ دیکھ کر خود کو جد نہیں کرتی سب کی اپنی اسپیڈ ہے میں میں سب کی اپنی پرا پرابلمس ہے
یہ بات تم نے بالکل اچھی والی کہی ہے ویسے ان سب سیریس باتوں کے بیچ یہ باتوں کی اس بار جو لونگ ویکینڈ آ رہا ہے اس میں تمہارا کیا پلان ہے یا اس بار مطلب بھی گھر پر بیٹھ کر دیکھنے کا ارادہ ہے یا پھر باہر بھی جانا ہے کہ ہمیشہ گھر ہی پہ رہو گی
نہیں یار اس بار میں سونچ رہی ہوں کہ اپنے شہر کے آس پاس کی کہیں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں میں نے پہلے کبھی وزٹ نہیں کیا کوئی کوئی میوزیم یا کوئی پرانا قلعہ کم سے کم گھر کے باہر نکلنا ہوگا اور کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تم چلو گے میرے ساتھ
ہاں آئیڈیا تو بورا نہیں ہے مجھے بھی کافی ٹائم سے مطلب کہی باہر جانے کا موقع نہیں ملا تم پلاننگ کرو جگہ ڈیسائڈ کرو اور تم مجھے بتانا میں اپنی بائک سے چلیںگے لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی اور راستے کا نظارہ بھی مل جائے گا
ڈن رہا میں آج رات کو ہی کچھ اچھی جگہوں کی تمہیں واٹس اپپ کرتی ہوں پھر جو جگہ دونوں کو پسند آئے آئے گی وہاں کا پلان فائنل کریں گے
چلو ٹھیک ہے پھر آج کی ملاقات ختم کریں کہ نہ ختم کریں ابھی بات تو بہت ہو گئی اب تھوڑا کام بھی نپٹانا ہے یار گھر جا کر
ہاں مجھے بھی مارکیٹ سے کچھ سامان لینا ہے چلو نکلتے ہیں
ابھی نہیں نکلو تھوڑا سا روک جاؤ تھوڑے دیر
اچھا ٹھیک ہے چلو آپ بولے تو میں رک جاؤں گی تھوڑی دیر اور
ہاں اور کہاں جلدی ہے ابھی بعد میں چلے جانا تھوڑی دیر بعد
ٹھیک ہے
ہاں آج کل کے زمانے میں بڑی سمسیا ہوتی ہے یار
سچ میں آپ کو گھومنا بہت پسند ہے
ھمم پسند ہے میرے کو آپ کو
مجھے تو بہت پسند ہے گھومنا میرا تو شروع سے ہی مطلب بچپن سے ہی میرا سپنا تھا کہ میں باہر گھومو نئی نئی چیزیں دیکھوں لیکن سپنا سپنا ہی رہ گیا رہ گیا کہاں ہوا
اچھا ہاں ہاں کیوں کہیں گھومنے نہیں جاتی ہیں آپ
کئی نہیں گھر پہ ہی رہتی ہو کیونکہ گاؤں کی سائڈ ہو نا
اچھا اچھا ہاں یار شادی کی بات تو سب مطلب ادھر ادھر ہو جاتا ہے پھر کوئی گھومنا وومنا کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے
اس سے پہلے میں ایک دو جگہ گھوم چکی ہوں شادی کے
بس ایک دو جگہ ہی
ہاں بس اور پڑھائی کرتی تھی پڑھائی کے دھیان
ہوں
اب تو فیملی سے چھٹی نہیں ملتی ہے
ہاں تو پھر اچھا پھر یہ والے سب کام وغیرہ کیسے کرتے ہو ہینڈل آپ مطلب مینج کیسے کرتے ہو
سب کام کر لیتے ہیں میں ایک بجے کے بعد فری ہو جاتی ہوں کھانا وانا کھا کے پھر میں شام تک پانچ یا چھ بجے تک
اچھا اچھا
اس کے بعد پھر کام پہ لگ جاتی ہوں پھر رات کو ٹائم ملتا ہے تب سوتی ہوں پھر صبح اٹھتی ہوں پھر کام میں لگ جاتی ہیں مطلب اتنا ہی ٹائم مجھے ملتا ہے ایک سے پانچ
ہ صحی ہے چار گھنٹے میں کچھ ایکسٹرا مطلب پیسے بھی ہو جاتے ہیں
ہاں اسی لیے تو میں سوچ رہی ہوں کچھ کرنے کے لیے
اچھی بات ہے بڑھیا ہے آپ کا تو
اس ٹھیک ہے پھر میں رکھ رہی ہوں
ہاں ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں تھوڑا سا کام سے جاؤں دیکھوں اس کے بعد پھر ڈسائڈ کریں گے چلو پھر ملتے ہیں پھر بعد میں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے بائے